السلام علیکم السلام السلام عیکم یک شکر اللہ خاب سنا آپ ٹھیک ہو
ہاں الحمد للہ سحب ٹھیک بس شکر اللہ کاا صحب ٹھیک ہاں اللہ الحمد للہ ہم نہ آئے ہیں ماں س کے آئے ہیں بچے میں وہاں گئی ہوں لیکن اتنی شراکی کرتے ہیں یہ بچے آپس میں ہو تانگ لایا انہوں نے
شرارتی شرارتی کرنا یہ شرارتی نہیں کریں گی تو کیا بڑے کریں گے
ہاں وہ بھی ہے اب ایک کے ساتھ کھیلتا ہے ایک کے ساتھ لڑائی کرتا ہے اب باغ بھا کی لڑائی کرتے کہتا ہے میں اس کو اپنے ساتھ کھیلنے دوں گا اس کو نہیں میں نے بولا اب اس نے فٹ بال کیوں کیا کی تھی دھوپ میں اس کو یہ خراب ہو جائے گی تو فون ہے چ چھوٹی فون کوئی نہیں تو آپ اس نے بال کا کی تھی ب کہ رہا آپ نے کی بال بھائی کھاات اب میں نے کہا ہمیں مت پاتا ہے فٹ بال دھوپ میں خراب ہوتی ہے آپ کھیل رہا ہے وہ علیم کے ساتھ وہ کھیل رہا ہے ہاں کا شام کن ہاں جیسے جہ نم
ہاں تھوڑا سر ہے گ ہے ہے تھوڑا سا رہ گیا ہے کام کیا ختم
سالن پکایا
آ ہاں میں نے آج کیا کہتے ہیں کشمیری اس کو چھٹا وقا ہے
اچھا ایک س میں بس دعا ک کیا بتاؤں بس گرمی بہت آپ مجھے یہ نہیں کیا کیا اس کو کیا تھا میں نے فون اور ش کہا کہ ٹھیک ہو آ باککری تھا ا
جی
ہاں ہاں ٹھیک ھیک بولو تو ہاں ہو تم ہم گئی یہ کہہ رہا تھا استاب علیم ہمارے ہیں ایچ ایم ایچ ایم میں نے بولا ہم ایچ ایم ٹی آئے بولا کب گئی بس ہم آئے کب ساڑھے چار پونے پانچ ہم اس س کی ہاں اور م کسی نے فون مول ہاں بآ آپ گ تھی فکال یہاں کہ کہ ہوک ہے نا واپس شاید گ یہ اس نے اچھاٹھ اس نے کہا کہ وہ گئی تھی وہاں نہیں آپ پی نے مجھے کل فون کیا بولا کہ میں جا رہی ہوں یہاں مجھے وہ انلاز کہہ رہے ہیں یہ آپ کہ یہاں بھییا جاب آپ گئی پہنچی ہو تو وہیں سے وہاں پہ جاؤ اور پی نے بولا میں نے بولا اس کو بول نہیں ہے وہاں وہ چمکی گئی ہے بس اچھا کہا مول میں آؤں گی کسی ہو دل کیا کہا ہے ہاں یہ ہو تو یہ کریں گے نا اپنی طریقے سے ہاں سچ میں یہ نہا کوئی مڈل نہیں کرہ رہا تھا فون اب کوئی گ گھر دیا تھا آپ یہ وہ کر رہے پھر سے فون کہہ مینز آپ کے شریک میں مین جو یہ نا بزنس کر رہے ہیں بچے
ہاں
مینس یہ بزنس ان کا بھی ہے یعنی کہ آپ
یا ان کا الگ کا ہے
ہاں ہاں کتنا یہ سوچتے
لوک لالچی ہو گئے سب کو مارنا یاد ہی نہیں ہے جیسے یہیں پہ رہنا ہے
ہاں آپ کہ ہے کہ م یہی آپ دیکھ کہہ رہی ہے چھوٹی وہ آپ آندہ گئی ان کو بولنےیں کہ کیسے کہ یہ مل یہ بھی ان کو ہے تو کتنا زمین کیا ہے ا یہ والو کینک اسکول کتنے بجے آؤ گے واپس پھر شام ہاں میں فون کروں گی دس منٹ میںے ساتھ بات کرنا ہے اس کو جانا ہے نہیں کو چک جب میں آوں گی لیکن اٹھانا سب کو بھی آپ فون کر سکتی ہو آ ایس مٹ
اوکے اوکے میں کروں گی اس کو
اس کو جانا ہے یہاں کوچنگ پہلے جانا ہے ایس کے آئی سی سی وہاں پہ کچھ یہ بک فیئر ہو
اور کیا آات کووم نے بول تھا
ہرشن نے یہ والالین ایس کے آئی سی سی ہاں ا وہاں پہ یہ بک بھی کچھ کالج کے تھرو ساہی ساہی ساہی ان کو کچھ یہ ہے ہاں ابھی لانچ نہیں کرو گپ اچھا ٹھیک ہے
آج بہت زیادہ گرمی ہے اس کو آئی پی کو بولا تھا انہوں نے عرشی یہاں تھی
میں مجھے اس سے ابھی بات نہیں ہوئی اور پیسھے ارے م س بات
بولا کچ مگر پش ہی گھر پہ ہی تھی وہ اس کے بول رہی تھی روٹیاں بناؤ نہیں نہیں بالکل
ب ج جؤ ہاں اچھا ٹھیک اس کو دی چھٹی آپ اس سے کیا اس کا ایم آگا کیسا نکلا ہے آپ
پتہ ہی آ مجے پتہ نہیں نہیں مجھے پتہ نہیں کیسے نکلا چھٹی دی کہ نہیں پتہ نہیں
ہاں ج آپ تو
آپ کا کب تک آنے کا ارادہ ہے
کل کال آؤں میں کل ہے نا سنڈے م ہاں بچوں کو جانا ہے نا ک منڈ سے اسکول آپ تو یہ کہ ہے علیم ہمیں بیٹھنا ہے تین دن اب انہوں نے صبح فیس واش کے کیا کیا گ رھو نا بغیشیا ابھی ہل آ ما ر کو ل ہی تھا کہ بش میں ہی شام بیٹھنا ہے نا اور مجھلےد س میں نے کہا آپ کہ نہیں آج سنڈے ہے تو ہمیں آج ہی گیا جان والا نہیں اور سنڈے نہیں نہیں اور نہیں ہے سنڈے اور تو فرائیڈے ہے بس نہیں آج سٹرڈے ہے تو ابھی اکھھی ہو گئے ہیں آپ کیا ہے سنڈے جائیں گے اسکول پھر بھی ان کو یہ زیادہ اسائنمنٹ نہیں تھا تھینک یو خالی ریڈنگ کی
ج
پ ہوئی
ہ سال بار تو پڑھتے ہی رہتے ہیں بیچارے اور کیا کرتے ہیں
ہ لگ ائم دنس بجلی ہاں ہاں ہاں گئی ہو گئی تھی پ دس بیس منٹ کے لیے تو آبائی پے سے واپس
ہاں خدر رہا ہا
او کیا سناؤ باقی کام شام ہو گیا
ہاں تواں ہے گ آ کر بھی گنے ہیں شام کو دؤں گی آ ت سویری د کفی ج ہوسار
میں نے کل صبح سویرے کپڑے دھوئے ان کو استری بھی کی میں نے سوچا مجھے وہ ٹینشن رہی گئی خو م خواہ
میں نہیں کرتی استری ہم کرتے ہیں اسی وقت جب پہنگے ہوئے ہیں
اچھا ٹھیک ہاں اچھاچ ھیک نہیں میں نے ایک سب سیٹنگ کر کے رھی م سو م سے آ کے پھر مجھے ٹینشن اٹھے گا مجھے یہ کام کرنا ہے یہ کرنا ہے ہاں صاحب جی کر رہے تھے صبح ٹھیک ہو وہ اس کو آپ جانا ہے جو نا ہمارے لی ہے ان نے اس سے نہیں کی یہ نا م جو نا نیبر ہاں وہ نا بیےبو کے یہاں
ہاں
ان کو آپ جانا ہے جموں اسی کو لے کے نا
اچھا وہ بیمار جو ہے
ہاں ہاں ہاں ان مس کس کے پاس راجدان کے پاس انوں نہیں وہاں پہ کوئی اور نہ ا بولا کہ وہ نہیں کوئی اور ڈاکٹر ہے میں نے بولا ت تو نا اس ب کو اس کے پاس ل لی جاؤ ڈاکٹر آیا ہے جو نا آپ نے کہا تھا بولا ہی یہ اس کا تین سال اسے مینز اس کے پاس جاتا تھا تین سال سے تین سال ا اس لیکن زیادہ امپرومنٹ نہیں ہے
آپ جائیں گے ہم کال تو ب بچے کہاں ہیں م وہ یہاں ہی ہاں نہیں نہیں کھ نہیں نہیں وہ نہیں وہ گھر نہیں فون کی اب یہ کیا کہا اس نے کہ اباب ج صبح فون بھی کہہ رہا تھا کہ ان کو شاید گھر میں ہے کوئی ان کا اے سی آن ہی ہے اس کی بیٹی آئی تھی کل شام کو کچھ کرنے آئی ہوگی اس نے رات بھر اے سی آنی رکھ آپ کا کیا میں ہاں آپ اس نے ہاں ہاں تو آپ بولا کہ میں بھیجوں گی اپ کسی کو تو ہاں ہاںاں اس نے مجھے کہا بولا یہ کو فون کر ان کو یہ بس تو پھر شام کو ہی کیوں نہیں فون کیا کہا مجھے یاد ہی نہیں رہا مجھے لگا وہاں پہ مت ہوگا کوئی اب ادروائز اپ وہ زیادہ اے سی یوز نہیں کرتے جب سے نا میٹر اس یہ کرتے
جب سے بھی
اب آپ نے ان کو فون کیا
ہاں ہاں کیا میں نے صبح ہی فون کیا
آپ نے ان کو فون کیا
ہاں صبح ہی کیا صبح ہی کیا ان کو اللہ حافظ چلو جی اللہ حافظ
اللہ حاظ
گئے ہیں تو اچھاٹھ نا نہیں یہ